س
ہاں صرف کی آواز نہیں آ رہی ہے ہیلو آواز آ رہی ہے
ہلو
ہلو
ہیلو ہلو تو کیا آپ مجھے سن پا رہے ہو ہلو
ہاں ہاں اری آواز جا رہی ہے
اوکے پروپرلی س
نہیں سر آپ کی آواز میں درساو کٹنگ ڈپ جبک بج رہی ہے
ا تھوڑی سی
جی تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے اپ
بھی ٹھیک ہے ہیلو جی جی آپ صحیح ہے آپ کی وائس کلیئر ہے کیا
جی جی اب کلیئر ہے ہیلو
کیسی ہیں آپ
ہلو جی جی الحمد للہ خیریت سے ہاں سر الحمد للہ خیریت سے آپ سناو
ابی الحمد اللہ ب
ہاں آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے سر حال حال مے میں
ایک منٹ رکیے گا
جی بالکل ہلو
ہیلو وائس ا رہی ہے میری اپ کو جی جی ہاں تو ٹاپک کیا ہے آج آج کا
ہاں ہم ٹاپک کو رکھیں گے کیبج ہاں پتہ گوبھی ہوتی ہے عام زبان میں سے پتہ گوبھی سے فیمس ہوتی ہے ہوں اس کے ملٹی پر بس یوزز رہتے مطلب اس میں طرح طرح سے استعمال کیا جاتا صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ت موسی پ ٹاپک پر جے کہ کیسے لوگ اس کے یہ تو اس کو پسند نہیں کرتے لیکن جب اس کا کچھ طرح طرح کی چیزیں بن جاتی ہے جب پکوڑوں میں یوز کیا جاتا ہے منچورین میں یوز کیا جا اور جیسے اپن نے اور موموز بناتے ہیں ان میں بھی یوز کیا جاتا اور نوڈلس میں بیس سیلیڈ میں بھی مطلب اور ایک پھر اس کی ایک آلو کے ساتھ سبزی بنتی ہی ہے لوگ پسند ہی کرتے ہیں ہاں
اچھا اچھا
جی تو آپ نے کبھی کھائے ہیں
ہاں بالکل کھایا ہے میں نے اس کو آئی تھنک ہ منچورین بھی کھائے ہیں شاید
اچھا منچو ن ہاں اسی لیے لگ زیاد تر بن چرین میں کھا پاتے اسے ویسے تو بس پسند نہیں کرتے
نہیں سبزی بھی بنتی ہے اس کی سبزی بھی کھائی ہے میں نے
ہوں ہوں ہوں
سبزی بھی بنتی ہے اس کی
ہاں پ سمپل کھائےیا کچ زیڈ کرھر کے کھاتے اس میں سے گوبھی آلو وغیرہ ہو ہے کچھ اور سبزی شملہ کے ساتھ بھی مکس کرتیوں
لوگ یوز کرتے ہیں ویسے چکن کے سات بھی وز کر چکن سیڈ کے سھ بھی وز سکتے ہیں
ہوں ہوں
لوگ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں اس کو کیونکہ میں نے دیکھا بھی ایک کئی دفعہ تو کھاتے ہوئے ارے دیکھا گ میں نے خود کھایا ہوا ہے چکن سیلیڈ ایک آتی ہے ڈس تو اس میں میں نے کھایا ہوا اس کو تو کافی اچھا آتا ہے ٹیسٹ کافی بڑیا جا ہے کیونک ہری سبزیوں میں انکلوڈ ہوتا ہے انکلوڈ ہوتی ہے ن یہ
ہوں ہوں ہوتی ہے لیکن زیادہ زیادہ اوور ایٹنگ اور اس کو بنا پکی ہوئی لینے کھانے سے وہ پھر تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا سا بیماریوں میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے بیماریاں ہونے لگتی ہے تو بہتر کہ اس کو پکا کے ہی استعمال کیا جائے
بالکل بالکلحیح بول رہی ہیں ہاں یہ بات تو صحی بول رہی ہیں اس کو اس سے کیا کیا بنتا ہے ویسے
اس سے موموز بنتے ہیں اس سے منچورن بنتے ہیں اسے یہ نوڈلس اس میں بھی یوز کیا جاتا ہے
اوکے اچھا اسے منچورین بنتے ہیں تو چورن کیسے بنتا ہے آپ کو آئیڈیا ہے گیا اس کا
ہاں ہاں ہے نا آئیڈیا من چرین کام
ہاں بالکل ہمیں ایک گوبھی لینا پڑتا ہے ایز ا پتاہ گوبھی بولتے اسے کیبیج تو اس کو کدوکس کر لینا پڑتا ہے اس کا پ بھی پورا اسٹرینتھ کر لینا پڑتا ہے پھر اس کے اندر ا کارن فلور ہلکا سا میدا اس میں گاجر بھی یوز کیا جاتا ہے کیرٹ اور شملہ مرچ بھی یوز کی جاتی ہے لیکن زیادہ تر جو کیرٹ اور کیبج کا استعمال کیا جاتا ہے منچورن میں پتہ گوبھی اور گاجر کا استعمال اس کو پورا کدو کس کر لینا پڑتا ہے اس ر سارے مسالے آ کرنا پڑتا ہےزا اور میں نے کوئی نمک ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کارن فلور تھوڑا س ملاہ اب اس کی بائنڈنگ کر لیتے یہ ہاں گول بول چھوٹی چھوٹی کوفتے کی شکل د دیتے ہیں ا بالس بول سک د فن سے اور پھر اسے دھیمی آتی پ فرائٹ کر لیتے گولڈن گولڈن سائڈ کر لیتے ایک پاؤس میں اپن تھوڑا سا کلر فوڈ بھی ایڈ کر سکتی ہے
اوکے اوکے
حساب سے اگر ہمیں پسند ہے تو ہم اسے کلر پروڈیوز کر سکتے اس کےے اور پھر اس کو فائٹ کر لیتی ہے پھر اس کی گریوی اس کو ایک طرف کر دیتے مطلب وہ عام زبان میں اسے کوفتی کہہ لیتی ہے ٹھیک ہے ہاں پھر ان کو سائڈ میں رکھ کے پھر اور تیل گرم کرتے اس میں چوپ کر کے پیاز ڈالتے ہیں شملہ مرچ ڈالتے ہیں اس کو سٹی کر کے اس میں نمک ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اندر ادرک بھی گھیس کے ڈالتے ہیں تھوڑی سی تاک اس کی خوشبو اور اور کسی کو اگر لہسن پسند ہے تو تو لہسن بھی ایڈ کر سکتا ہے اس کے اندر
اوکے
ہری مرچ کاتر کے ڈالتے ہیں اور وہ ایک ہری پیاز آتا تیک نہیں اس کو ہاں ہری پیاز وغیرہ وہ کچی کچی ہوتی ہے نا ان کی کیا کہتے ہیں ہماری ادھر تو اس کو پونگا پیاز کہتے ہیں ا ز بے نہ ہری پیا جتے تو پھر جب ہم اس کی گریوی ریڈی کرنے جے تو سب سب مسالے ایڈ کرتے پھر چلاتے اچھا پھر اس کے اندر تھوڑا سا ٹمیاٹو سوس ڈالتے ہیں تھوڑا اس میں پانی ڈالتے پھر سویا سوس وغیرہ ڈالتے ہیں چلی سوس وغیرہ گرین چلی سوس سب ڈال کے پھر اس میں ہلکا سب پانی ڈالتے ہیں پھر اس کے تاکہ گریوی بنانا ہے تو پھر اس میں کن فلور ایڈ کر دیتے ہیں گھول کے تھوڑا سا گرم پانی لیتے ہیں اس نے کن فلور گھول کر اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں دھیرے دھیرے جلدی اھی چلانا پڑتا ہے تاکہ وہ ای ہو جائے اس کے سب مل جائے میلٹ ہو جائے اور پھر ایک گھاڑا سا ٹسچر چٹنی ٹیپ کا بنتا ہے پھر اس کے اندر ہم منچورنس کے جو بالس ریڈی کرتے پھر اس میں ایڈ کر دیتے پھر بس تو دو تین بار چلا کے اس پ میں پکاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایبزارب کر ل اس کی پوری گریوی کو پھر اس کے اندر اسپرنگ والی جو پیاز ہوتی ہے نا ہ ان اسپرنگ والی پیاز ہوتی ہے اس کو ہرے کلر کی جو ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر ن اور تو نڈر مطلب سمار ہرا دھنیا ڈالا جاتا ہے پھر ایسے کسی کچی پیاز بھی ڈالی جاتی ہے اور اسے سرو کر دیا جاتا ہے گھرمغگر چٹ پیٹیں اگر کچھ ریسیپ سمجھ نہیں آتی تو اپنے پیٹ بھی گس کہ کیا یہ ایسا کی اور کیا آپ ہوچ سکتے کہے ڈاؤٹ ہوتا جش میں
نہیں نہیں نہیں سوچ گیا میں میں نے کب بھی مطلب کیا ہے صرف منچورین کھانے میں کافی اچھا آتا ہے کافی امی آتا ہے اور مجھے پسند بھی ہے منچورن
ہاں ہم کو بھی ڈرائی منچ ہے ہاں
ہوتا ہے وہ بھی پسند
وہ بھی پسند ہاں جو ہم گریوی میں ڈالتے ہیں وہی مٹیریل کے وہ ڈرائی منچورین میں ایڈ کر دیا جاتا ہے پھر اس کو فیڈ کر لیتے تو وہ فلیور دیتے لیکن ج ہم گریوی کے سات کھاتاتی ہیں جس کی تو وہ مزہ الگ رہتا ہے تھوڑا سا زیادہ ٹیٹ
کہتے نا سوپ جیسا فیل آتا ہے کہ سوپ ہے یہ اور ٹھنڈیوں میں تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے وہ سوپ نہیں ہاں سوپ بناتے نہیں بٹ
سوپ نہیں بناتے ہاں ہاں ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس کا ہاں
لیکن بہت سے لوگ بہت سے لوگ کھاتے ہیں زیادہ تر مطلب دیکھا ہے میں نے گریوی سی ف دی ڈرائی منچور پسندتا ہے کھانا
ڈرائی منچورین اس لیے پسند کرتی کی کسی کو سوس پسند نہیں آتا اس کو کھٹا پن پسند نہیں آتا ایسا ہوتا ہے نا وہ ڈرائگ کاتے ہیں کیونک وہ نوڈلس میں کا لیتے ہیں نوڈلس میچ کیا جاتا ہے انہیں اس لیے اور ا آپ گریوی والے کاؤ گے تو اس کا بھی فلیور الگ
گریوی والا سب سے اچھا آتا ہے
گریوی وال الج کل ہے
ہ مطلب موسٹ آف دا لوگوں کو نا گریوی والا ہی اچھا لگتا ہے تو پسند اپنی اپنی ہے کہ کسی کو کیا پسند آ رہا کیا نہیں بٹ گریوی والا
ڈرائی منچورین اچھے لگتے ہے نوڈلس کے ساتھ میں کیونکہ نوڈلس سمپل کھدے تو عجیب لگتے وہ تب ان کے ساتھ منچورین کا بھی فلیور مل جاتا ہے تو زیادہ اچھے لگتے ہیں
وہ تو یہی ہے نا کہ پسند کس کو کیا ہے ڈیپینڈ او کہ اس کو کیا پسند ہے ہر ایک انسان کو الگ الگیزیں پس
الگ الگ ایک ہی
کریلا پسند ہوتا ہے کسی ہ کسی کو کریلا پسند ہوتا ہے کریلے کی سبزی تو کسی کو پسند ہوتی ہے گر گجر کا حلوا ٹھیک
نہیںی ہ
تا کہ سامنے والا پسند کر رہا ہے جو تا بہت اچھا بتا اور میں نے منچورین کھایا بس تھا اور آپ نے مجھے منچورین بنانے کا طریقہ ہاں ہاں نہیں نہیں سچا ہے وہی بتا رہا ہوں میں ب نے اھبھی تک میں نے منچورین کھایا تھا لیکن آپ نے منچورن بنانے کا طریقہ بتا دیا اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں کوشش کروں گا کہ کبھی میں بھی آپ منچورن کو گھر پہ ٹائی کروں اور اس کا لطف لوں اپنے گھر والوں کو بھی لطف دوں
جی بالکل بالکل ٹرائی کرے گا بہت ایزی ریسیپی ہے
جی جی چلیں بہت بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ آپ خیال رکھیے گا جی ٹھیک ہے ربہ بائے اللہ حافظ